السلام علیکم وعلیکم وسلام
آپچ سے
جی جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں
ہ ٹھیک میں پہلے آپ ہاں سبھی ٹھیک تو آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جی جی الحمد للہ
ٹھیک میں آپ کو کرتی شام میں ایکچولی کال لیکن اسس ٹائم شور تھا تو میں گاڑی میں تھی میں نے سوچا اب جب میں گھر پہنچوں گی تو میں کروں گی پھر آپ کو کال
اچھا آپ نے بولا تھا نا اس سے پہلے بھی چار بجے لگ بھگ پھر آپ آف لائن چلی گئی تھی نا اسی لیے
جی اگر جانا تھا تو ہاں میں اس ک ٹائم نکل ت گا سے وہ پ شور وغیرہ تو
اچھا ٹھیک کھانا کھایا
نہیںی ابنییشا آنی کان
نہیں ابھی نہیں
آپ کہاں رہتی ہو ویسے
میں بانڈی پورہ میں آپ کہاں رہتے ہو
سوپور میں مجھے بت پتہ ہے آپ ا بھی ہیں س ل تو
ہ
آپ بی کے پھیلو ہی ہو اور اس میں سے قدم پھیلو ہو آ
میں رہ چکی ہ بڑھتے قدم پھیلو آپ کر رہے ہو کیا
ہاں ہمارا چل مطلب ہمارا ہوگا اب جولائی میں کمپلیٹ
اچھا آپ کا چل رہا ہے
ہ ہمارا چل رہا ہے آپ کیا کر رہے ہو پھر آج
میں بس میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں
ٹھیک آپ نہیں کرتے آپ کام اس کے ساتھ
کس کسات اس کا ایڈریس
ہاں
ابھی نہیں ان کا ہے نا وہ جب کرتے ہیں نا کمپلیٹ یہ بی کے فلو ایک والا پھر وہ دوسرے کوہٹ کو لیتے ہیں اسی لیے
ہاں وہ لیتے ہیں نا دوسرے کوڈ کو جس میں وہ آگے کرتے ہیں نا پیریڈ فیلو شپ
ہاں وہ انہوں نے پرٹیکولر رکھا ہے نا وہ گنستان سنبل کے لیے ہمارے سائڈ سے نہیں ہے وہ
وہ ادھر سائڈ سے ہی ہے وہ ہم مطلب باقی سائڈ سے نہیں کرتے ہیں وہ
نہ نہ وہ انہوں نے پرٹیکولر اس ایریا کے لیے رکھا ہے گنستان سنبل اور پت نہیں کون سا ایریا ہے اس میں ان کے ساتھ
ٹھیک ٹھیک اور کون سا پروجیکٹ چلتا ہے ان کا بس یہی ایک پیریڈ پھیلو اور یہ
اور وہ سولر کا سولر انجینئرنگ کا جس پ وہ گرلس بھیجتے ہیں باہر
وہ تو انہوں نے ہاں وہ انہوں نے بیچ جی وہ اس سال کا م وہ بھی تو اسی سائڈ کے ہے نا
ہوں ہوں انہوں نے انہوں نے بولا تھا آپ بھی کر سکتے ہو لیکن ا ہمیں نہیں الا کرتے نا باہر اسی لیے
اچھا آپ کو اللہ نہیں کرتے اس میں کیا تھا اس سولر میں وہ کیا تھا
وہ سکھاتے وہاں پہ ایل ای ڈی کچھ لمپس بنوانے پھر یہ کچھ سولر کا سکھاتے ٹریننگ دیتے پھر وہ کشمیر آتے ہیں نا پھر وہ یہاں پہ وہ کرتے ہیں اپلائی ان کو وہ کام دیتے ہیں پھر شاید اسکائی ٹرسٹ والے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں وہ ایک لڑکی کو میں جانتی ہوں وہاں وہ میرے ساتھی بی بی کے فھیلو تھی تو ہاں وہ چلی گئی ہے شاید اتر پردیش
ہاں ہاں وہیں پہ جانا تھا نا ان کو
ہوں س آ آ و بھول جاتی ہو
ہ ہ آپ کیا کرتے اس کے علاوہ بی کے فلو کے علاوہ
میں میں نے میں بی اے کر رہی تھی میرا بی اے ہو گیا کمپلیٹ اب ہاں اب فی الحال تو میں اس کی فیلو ہوں لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ میں نے فارم بھرا تھا اس کا جو رائز اب فیلو شپ ہے نا مول سس س نکالتی ہے جو مول سسٹبل ا جیو ہے وہ نکلتی نا یہ ہ رائزہ فلو شپ انہوں نے نکالی تھی تو میں نے اسی میں کی تھی رجسٹریشن ابھی ف ہم کنٹر رہ ہو نے ب س ففٹین کے بعد ڈر لائ ت ا ڈیڈ لائن تو ہوئی کل آپ دیکھیں گے
میں نے بھی اس میں اپلائی کیا کیا ہے
ہاں ہاں
میں نے بھی اس میں اپلائی کیا تھا
آپ نے آپ نے بھی کیا ہے اب ہوا کچھ آپ کرو گے اگرگر ہوگی سلیکشن
ہاں اگر ہوگی تو کروں گی لیکن ان کا ابھی انہوں نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی ہے نا
ہاں کیونکہ کل ففٹین تھا نا انہوں نے وہ ڈیڈ لائن ففٹین تک تھی تو اسی لیے اب ڈیڈ لائن ختم ہو گئی نا اب وہ کریں گے کال کسی بھی ٹائم
ہاں میں بھول جاتی ہوں ن نہ میں نے بہت سار جگہ اپلائی کیا ہے پھر میں بھول جاتی ہوں کس
اور کہاں کہاں کیا ہے آپ نے
رائز میں کیا تھا ایس بی آئی میں کیا تھا ہلز اینڈ ہارٹس میں کیا ہلز اینڈ ہارٹس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں ابھی
وہاں پہ کیا کام کر رہے ہوپ ہاں وہ بھی ہے نا اوررگنائزیشن کے کی فائدتہ لبایا کہ
ہاں ہاں اس میں میں نے ونٹر ونٹر کون لرننگ سینٹر ہے نا اس میں میں نے کام کیا ہے ان کے ساتھ ہم جاتے تھے ریموٹٹ ایریاز میں وہاں پہ پڑھاتے تھے ان کو جونگ ونٹر پیریڈ بچوں کواں پہ ایکسس مت ہوتا ہے ٹیوشن کا و وہ پھر کٹ آف ہو جاتے ہیں ایجوکیشن سے تو ہم جاتے تھے وہاں پہ سٹرڈے سنڈے کو وہاں پہ
ٹھیک آپ آپ نے کہ آپ کیا کر رہے ہو آج مطلب آپ پڑھائی کہاں تک کیا آپ نے پی جی وغیرہ کیا ہے
ہاں میں نے ماسٹرس کیا ہے
کس میں کس میں اچھا اکنامکس میں ٹھیک آ بانڑی پورہ میر پھر تو آپ جانتے ہو گ سبری ن ہی دیکھو
ہاں صبا کو میں جانتی ہوں اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا نا
اچھا اس نے اس نے دیا میرا نمبر
پہلے تو گروپ میں رکھا تھا نا یہ کس نے زاہدہ میم نے لیکن پھر سبا نے آپ کا نمبر چوز کیا نا میں اس کو کال کروں گی
ہوں
پھر اس نے بولا میں میں نے بولا صب جس کو مجھے کال کرنی تھی وہ بول میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اب میں کیا کروں اس نے بولا مجھے بہت نیٹ ورکنگ ہے وہ کرتی ہے نا این جی او سے زیادہ کام اس نے بولا ٹھیک ہے ادفر کو آپ ہی کر لو کال پھر اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا اور میں نے ان کا وہ عید اسٹربیش کرٹس کرتے ہیں
ہاں وہ ہلز اینڈ ہرڈس ہاں آپ تھے اس میں والنٹیئر پ پھر وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ہاں
اور سب ابھی تھی نہیں اب نہیں دی اس کی نہیں دی ابھی لیکن وہ بول رہے تھے پرسوں جب پلانٹیشن ڈرائیو تھا نا انوائرمنٹل ڈے ت بولا تھا اس میں سرٹیفکیٹ دوں گا لیکن جو یہ ونٹر کمیونٹی کا ہے نا اس کی سرٹیفکیٹ انہوں نے مجھے میل کر دی لیکن ہارڈ کاپی وہ بول رہے کسی فنکشن میں دیں گے
ونٹر کمونٹی
لرنس ونٹر کمونٹی ٹی لرنگ سینٹرس
ہاں ہاں ہاں جو وہ ہاں وہ بچوں کو پڑھاتے تھے وہاں پہ اور بکس وغیرہ دتے تھے
ہاں کیتسن میں وہاں پہ ہاں
آپ بھی اس میں کام کرتی تھی آپ آ پہ پڑھاتی تھی
ہاں ان کو پڑھاتی تھی نا پہچ جاتے تھے نا اب
وہ آپ کو کچھ دے دیتےے پھر اسٹائپن یا کچھ سیلری وغیرہ
والنٹیئر تھا
ٹھیک ٹھیک آپ نے پھر کب کیا اسکول جائےیں
مجھے مجھے ٹائم ہوا اور میں نے نندی فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے
وہ وہ کون سی فاؤنڈیشن ہے
وہ بھی ایک این جی او ہے نا ان کے ساتھ وہ سافٹ اسکلس میں ٹرین کرتے ہیں کالج اسٹوڈینٹس کو فائنل ایئر کالج اسٹوڈینٹس کو ان کا میں نے ایک بیچ لیا آئی ٹی آئی بانڈی پورہ میں
جی
اور آپ سنا آپ آپ بس اسی انجیو کے ساتھ
ہاں فی الحال تو میں اسی کے ساتھ ہی مجھے نہیں پتا تھا مجھے کزن نے بولا تھا اس دن میری کزن ہے وہ اس نے ماسٹرس کیا ہے سوشل ورک میں وہ سوادی کے ساتھ ہی پڑھتی تھی پھر اسی نے مجھے بولا تھا پ ایز فیلو کرنا ہے کام یہاں پہ کچھ نہیں ملنے وال ملے گا لیکن سرٹیفکیٹ ملے گی میں نے بولا ٹھیک ہے اب میں کروں گی کام پھر میں نے کیا نا مھے پھر اچھا اچھا لگا لیکن یہ این جی او وغیرہ کے مطلب نالج ملتے انسان کو سیکھ بہت کچھ تو اس وجہ سے اب جو رائز اب کا ہے اس میں اسٹائیپن بھی ہے
ہاں
ہوں پتا نہیں کتنا ملے گا آپ کو کتنی کتنی سیلری ہے اسکول میں یہ پانچ چھ ہزار
ہاں اتنا ہی پرائیویٹ اسکولس کت
ہاں وہ اتنا ہی دیتے آدھے تو چار ہزار ہی دیتے ج
ہاں اور پس ہیں وہاں پہ دن بھر
کاام اللہ بچائے بچوں کے ساتھ لڑنا ہاں اور یہ اب اس میں ہے نا اسٹیپینڈ اس میں جو رائز آپ کا ہوگا اس میں ہوں گے لگ بھگ بولتے ہیں کہ فائیو تھازینڈ سے ایٹ تھازینڈ تک ہوتے ہیں اسٹیپینڈ
پتا نہیں میں ہاں انہوں نے لکھا تھا کچھ میں لیکن میں نے پڑھا تھا لیکن بھول گئی
تو اس میں نہیں لکھا تھا کتنا لیکن اس میں یہ لکھا تھا اسٹیٹمنٹ ہے لیکن یہ نہیں لکھا تھا یہ مینشن کر کے نہیں تھا کہ کتنا ہے بٹ لیکن ہے اتنا ہی ہوگا نا فائیو تھازینڈ تک ہی رہتے
ہوں شاید لیکن ایس بی آئی کا تھا نا وہ اچھا تھا وہ شاید ٹوینٹی کے کچھ دے رہے تھے انہوں نے کینسل کیا اس ایئر انہوں نے میل بھیجا کہ وہ کینسل ہوا
مطلب وہ بھی آرگنائزیشن ہے ایس بی آئی
ایس بی آئی فیلو شپ ہوتی ہے نا وہ ایئرلی وہ کرتے ہیں شاید پھر انہوں نے اس ایئر کینسل ہی کر دیا وہ
وہ کس پہ کام کرتے ہیں
وہ وت پے ایجوکیشن پ ڈفرنٹ ایرییاز
اچھا ٹھیک ہی لی ہاں آگنزیشن اچ ہو لیکن ست پ ہونا چاہیے ا سکاری ہونا چاہیے لیکن یہ جو رائز ہے نا یہ بھی تو باہر ہی ہے نا گھر سے آپ کو کریں گے لوگ
کیا دیکھتے ہیں میں نے پہلو کہ میں نے اپلائی کیا ہے نا اب ت اگر ہوئی سلیکٹ تو پھر دیکھیں گے کیا کریں گے
گاندربل میں وہ ہے نایک ولیج
ہاں اچھا آپ نے وہ ایکسپوجر وزٹس کی
کون سے ایکسپوجر وزٹس
جوس اس کاٹ رس
ہاں ہم نے ہم وہاں پہ گگا ہے یہ تھے
آپ کو کتنا مزہ ہے ہمیں نہیں لیا انہوں نے پہلگام نہ پہلگام نہیں لیا لیکن سری نگر لیا نا وہاں پہ پری محل وغیرہ
ہم پہل گام گئے دو دن کے لیے ہم وہاں پہ تھے دو تن
ہم گئے تواپ پھر شام کو واپس آئے
نہیں ہم مطلب آج گئے پھر آج رات آج دن ہمیں مطلب پہلے دن ہمیں تھا وہاں پہ فیلڈ بانڈی پورہ میں
ہاں میں نے دیکھا تھا نا میں تھی نا وہاں پہ بانڈی پورا میں جب آپ ان کے ساتھ ہلس اینڈ ہرٹس کے ساتھ پارک میں تھی نا وہیں پہ
آپ نے مجھے دیکھا مجھے جیکٹ لگا کے تھا بلیک کلر کا
میں نے دیکھا ہوگا لیکن مجھے مجھے پکچرس تھی وہ بھی ڈیلیٹ ہوگی
آپ آئے تھے دو تین اس ٹائم ہاں اپ نے چائے بھی تووکی تھی
ہاں
مجھے یاد ہے پھر ہم گئے تھے نا اسی دن پہلگام شام کو پ ہاں پھر ہممراض کووئی پہ رکے تھی
پھر کتنے بجے واپس آئے
پھر رات کو وہیں رکے پھر دوسرے دن گئے ہم پہلگام مطلب بیتا ویلی پھر وہاں سے ا آکے اس مقام پھر گھر
اچھا ٹھیک
اب وہ کر رہے تھے پلان کچھ یہاں جائیں گے کیرن کیرن ویلی
کیرن ولی
ہاں لیکن میں نہیں جاؤں گی ادھر میں گئی ہوں پچھلے سال گھر والوں کے ساتھ
وہ کہ ہے کیرن ویلی
ب ہے نا وہ وہ بہت دور ہے مطلب پھر اس کے دوسرے سائڈ سے آزاد کشمیر
وہ گریز کے ساتھ آتی ہے کہ
لام عیکم ٹھیک ہے آپ اچھے سے نہیں وہ وہ نہیں آتا ہے وہ کفواڑہ کے ساتھ آتا ہے گریز کے ساتھ نہیں آتا ہے
اچھا ہاں کپوارہ کے ساتھ
ہاں گپوارہ کے ساتھ وہاں پہ نا پھر بیچ میں وہ نیلم اور دوسری سائڈ سے ہاں وہی ہم پچھلی بار گھر والوں کے ساتھ گیے تھے اس لیے میں سان ج وک ان کے ساتھ
کب جا رہے ہیں یہ
یہ کریں تھ کچھ پلان ہم جائیں گے شاید ان کو فی بھرنا ہے وہاں جانے کے لیے پت نہیں
اچھا